وعلیکم اللام جناب بس بڑھیا بھائی جان آپسنا کے خت
ارے بڑھیا نا بڑھیا س بھینی ماں اور کھانا سب کھیرییا سب کر کھانا وانا سب کھا لیا بھائی جان جی
و اور نماز شماز پڑھ دی
جی جناب آپ کے وہاں موسم کیسے ہے بھائی جان
بعاز تھوڑی دھوپ تھوڑا بارش
جی جی ماشاء اللہ سہانا ہے نا موسم ایک دم بڑھیا ار بڑھیا جگانی ہتی ا ہاں سب ٹھیک ٹھاک گھر والے سب ا ابھی سب ٹھیک ٹھاک
خھیریت ماشاء اللہ خھیریت
نہیں نہیں ہ ہ جناب ہم کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہے آپ م کو بتاؤ جناب کہ جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ کہ ہر جگہ پہ جو لوگ ہے کچرا پھینک رہے ہیں ادھر ادھر پھینک رہے ہیں تو آپ سرار کو کیا کہنا چاہتے ہو کہ
ہ
یہ جو کچرا کھڑے کیسے کم ہوگا آپ کچھ بول سکتے ہو اس پہ
میں یہی بتانا چاہوں گا کہ سرکار کو جگہ جگہ پہ ڈسٹ بین لگانی چاہیے جناب وہ ڈسٹ بین لگائیں گے یہ اور لوگوں سے بھی ہم یہ کیا بولتے ہیں کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی گزارش کریں گے کہ وہ بھی جو کھا پی کے جو کچرا وہ پولیتھیین وغیرہ پھینکتے ہیں
جی جی جی
لفافے وغیرہ وہ ڈسٹ بینوں میں پھینکے
جی جی بھائی جان اور
جو باہر پھینکے گورنمنٹ سے ہماری گزارش ہے ان پہ جو ہمار
جی جی ماشاء اللہ آپ نے بولا بھائی جان کی گور مشام بولے کہ جرمانہ لگائے لیکن بھائی جان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے تو بورڈ لگا کے رکھا ہے کہ جو بھی یہاں پہ کچرا پھینگے گا پانچ سو روپے فائن لیکن بھائی دیکو بھائی جان کی لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ جب تک نا گورنمنٹ ایکشن لے گی کسی بھی پہ فائن لگائیں گے تب تو کوئی نہیں سدرے گا بھائی لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا لکھنے سے سے تو کچھ بھی لکھ دیں گے لیکن لوگ ایسے سدھریں گے نہیں نا جب تک کہ کسی پہ فائن نہ مارے کہ تبھی جا کے لوگ سدریں گے
ایک دو فائن لگ جائیں اگرڑے بڑے ماشاء اللہ
جی جی جی ماشاء اللہ اور دیکھو کہ بھائی جان کی جو بھی بڑے گھر والے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کے دے دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جا کے باہر فیں کیا ہو بچ آ کو پتتا ہے کہ جو بچے ہیں کہ ان کو پتا کتنی جلدی ہوتی ہے کہھائی یہ جا کے پورا باہار پھینک کے نہیں ہے تو یہ جا کے کہیں گلی میں سائڈ میں پھینک دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کچرا پھیلتے ہیں کہ ہم کہ جو گھر والے ہیں وہ جا کے خود جا کے کچرا باہر پھینک بچوں کے ہاتھ میں نہ دے
ہاں بالکل بالکل بھائی جان بالکل
جی جی بھائی جان اور آپ بول رہے تھے کہ گورنمنٹ بھائی جاناں کی دیکھو کہ گورنمنٹ نے تو باہر روڈوں پہ ہر جگہ پہ ڈسٹ بن رکھے ہیں بالکل بالکل بھائی جان لیکن جو سوسائٹی ہے گلی ہے وہاں پہ نہیں ہے لیکن اگر بھائی جان کے وہاں پہ گورنمنٹ نے نہیں دیے ہیں لیکن جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ان کا فرض نہیں بنتا ہے کہ بھائی جان کی اپنی کمیٹی ایک بنائے گ سو دو سو روپئے کر کے ڈسٹ بین وہاں پہ اپنی گلیوں میں رکھے
ضرور ضرور ضرور گ ہاں کیونکہ یہ کام جو یہ سوسائٹی کے لیے نہ کہ گورنمنٹ
بالکل بالکل بھائی جانک یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہمیں اپنی اپنا سوسائٹی جو ہے گلیاں جو ہے صاف رکھنی بالکل بھائی جان کی جی جی بھائی جان
نہ اور بھائی جان
اور بھائی جان کی اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلی میں آج کل کی کتنی گرمی ہو رہی ہے اور اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ وہاں پہ آکسیجن کی اتنی کمی ہے کہ جو لوگ ہیں آج کل کی آکسیجن ماسک لینا پڑ رہا ہے وہاں
ہاں یہ سب کچھ پیٹ کاٹنے کی نوبت ہے
یہ کیا کرتے ہیں کہ جناب کہ جو یہ پیڑ کاٹ رہا ہے نا تو پیڑ تو کاٹ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے پیڑ کاٹ رہ ہو لیکن پیڑ لگاؤ بھی
لگاؤ بھی ہاں بالکل ایک ایک کٹ رہے ہو دس لگاؤ
جی جی بھائی جان کی ہاں بھائی جان کی اگر آپ نے پیڑ لگا بھی دیے لگانے سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا تو چھوڑ دیا ان کو پانچ چھ دن تک کیئر کرو پانی ڈالو جب تک وہ اپنی جڑ پھر سے نہ پکڑے
ہاں بالکل
جی جی ماشاء اللہ کی جب تک یہ اپنا جڑ پھر سے نہ پکڑے تو تو آپ نے مطلب اگزامپل مان لو کہ اگر دلی میں سو دو سو گھر ہے اگر سو دو سو گھر میں سے ہر ایک ایک بندہ کی اپنے اپنے گھر کے سامنے اپنے آنگن میں پیڑ لگیں تو دلی میں جو آکسیجن کی کمی ہے وہ تھوڑا سا نا گھٹ جائے گی تو آکسیجن کی بالکل بھائی جان کی آج بالکل بھائی جانو اور دیکھو کہ ہاں آج کل تو وہ اس دور میں ایسے گزر رہے ہیں لیکن وہ آج کل سوچ رہے ہیں کہ وہ تو پھر بھی چلو ان کا دن کٹ رہا ہے لیکن جو فیوچر میں ان کے بچے ہیں وہ کس حالت میں رہیں گے وہ یہ نہیں پہنچ رہے نا
ہاں ہاں بالکل بالکل
اگر یہ آج پیڑ لگائیں گے یہ سب کریں گے تو فیوچر میں کیا ہوگا کہ ان کے جو بچے ہیں پوتے ہیں ان کو تھوڑا سا
پوتے پتی ہیں ان کی آنے والی پیڑھیاں ان کو آسانی ہو جائے گی
بالکل بالکل بھائی جان کی آج بتائیے آپ کو کہ گرمی کتنی بڑ رہی ہے لیکن ماشاء اللہ بھائی ہم ہمیں تو جنت میں اوپر والے نے شر ہمیں تو اوپر والے کا شکر گزار رہ ن چاہے کہ ہمیں دیکھو
ا اللہ زبان
جنت میں جنت میں ہمیں پیدا کیا ہے کہ نہ گرمی ہے نہ زیادہ
نشہ سردی ہے یہاں
جی جی
ہ
اور آپ کچھ کہنا چاہتے ہو بھائی جان
بس بائی جان بڑیا
کہ بھائی جان دیکھو کہ آپ اور آپ اور بھائی جانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیکھو جو شہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ موٹے ہوتے ہیں اور یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں زیادہ پتلے کیوں کہ اس کا ریزن کیا ہے کہ دیکھو جو باہار کا ہے جو لوگ وہ زیادہ چلتے نہیں ہے جہاں دیکھو گاڑیوں میں بالکل بالکل بھائی جان اور گاؤں کے لگوں کو کیا ہے کہ ایک دو کلو میٹر تو چلنا ہوتا ہے شاپ پہ جانا ہوتا ہے تو بالکل بھائی جان دو کلو میٹر جی جی جی ماشاء اللہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ آج کل کے جو بیس پچیس تیس سال کے جوان ہوتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں اس کا ریزن کیا ہے بھائی جان کہ جو باہر کے جو انسان یہ باہر کی چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں جیسے کہ محمد جان کوو وغیرہ وغیرہ میں تو بھائی جان اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے گھر کا کھانا کھاؤ فریش سبزی کھاؤ جو باہار کی جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ کیمیکل ملا ہوتا ہے ہ ہ ہوں جو باہر کا کھاتے ہیں موموز کھاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا تیل وہیں سے ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بیماریاں زیادہ پھیلتی ہے
بالکل بھائی جان
اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں زیادہ کم بیمار پڑتے ہیں کیونہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سب شاپ نہیں ہوتی نا بائی چانس کہ وہاں پہ کم دکانیں ہوتی ہے موموز کی دکان تو ہوتی ہی نہیں پہلی بات
بالکل بالکل
ارے پی تن کون سیدا آواز
نہار ہتی
آواز م کر ب ک جی جی بھائی جان
بالکل بھائی جان
اور اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شہر کے لوگ زیادہ بیمار پڑتے ہیں گاؤں کے لوگ کم کیونکہ گاؤں میں جو کیا ہوتا ہے ہوا فریش ہوتی ہے سب کچھ انوائرمنٹ سب صاف ہوتا ہے ہاں گھر خھیڑا وہ کی
نز
کی سا د زاؤ ک فائد پٮں سند بار م ک کی فائدہ پؤ گ زاتچو
اور بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل یہ کیا بولتے ہیں پانی بھی لوگ بہت کم پیتے ہیں
بالکل بالکل بھ جانا چڑا کے آپ نے بولا کہ پانی کم پیتے ہیں کہ آپ نے جی جی بھائی جان کی پانی پینے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں بھائی جان کہ دیکھو جیسے کہ پانی سے آپ کی کیا اسکن جو ہے گلو کرتی ہے
گ
جو آج بالکل بالکل بھائی ج اور لوگ کیا کرتے ہیں جو یہ کہ آج کل پانی سے کم پانی کم پیتے ہیں اور کولڈ ڈرنک زیادہ
زیادہ پیتے ہیں بالکل بھائی جان
کہ جتنا ہو سکے پانی پیو بھائی کہ کولڈ ڈرنک نہ پیو
پیو بالکل اور پانی کا پانی کا بھی بہت یہ مطلب غلط استعمال کر ہیں مطلب اس کا کھلا اگر کوئی نہ کرائے تو صابن لگا کے رکھیے صابن لگا رہا ہے تو نل کا
ارے بیک گراؤنڈ میں داؤ کہ بیک گراؤن شور میں کر یہ کریں ریجیکٹ ہے ہاں جی جی بھائی جان نا یہ اور آپ نے دیکھا آپ ار بیک گراؤنڈ آواز میں ہی کھا رہے تھے
ہاں بالکل بھائی جان
اور بھ جانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے نا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ بائی جان کہ وہ زیادہ موبائل دیکھ ہیں کہ ان کی جو آئیز پرابلم ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں نا بھائی جان کی اگر چھوٹا بچہ رونے لگ جائے تو اس کو سنبھالنے سے وہ کیا کرتے ہیں گھر والے کی سنبھال نہیں رہے جا کے اس کو موبائل دے دیا کہ موبائل دیکھ لو
بالکل بالکل بالکل اپنی اپنی سہولت کے لیے یہ بچے کی زندگی خراب کر رہے ہیں
بالکل کہ خود موبائل دے وہ موبائل دیکھتے ہیں اور خود کام میں لگ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ نا ایک تین چار گھنٹے ایسے ہی موبائل دیکھ لیتا ہے تو ویسے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی جان کی ان کی آئز پرابلم شروع ہو جاتی ہے اور ان کی آدھا جو ہیبٹ ہے خراب ہو جاتی ہے
بالکل بالکل
بھائی جان کی میں نہیں کہتا کہ موبائل نہ دو موبائل دو موبائل ایک موبائل زندگی کا ایک اہم حصہ ہے کہ موبائل سے بہت کچھ چیزیں ہوتی کہ جیسے پڑھائی ہو رہی ہے آج کل سے بالکل بھائی جان کے اگر آپ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو کم سے کم آدھا گھنٹے اگر موبائل دو ایک منٹ اگر بچہ پھر بھی روئے اس کو اور کچھ گیم کھلاؤ لیکن کچھ اور ایکٹیوٹی کرواؤ لیکن موبائل نہ دو کہ اگر آپ نے ایک مہیینہ تک اپنے بچے بچے کو صرف آدھے گھنٹہ موبائل دیا تو وہ رونے کے بعد نہیں دیا تو بچہ نیکسٹ ٹائم پہ اگر بچہ موبائل مانگنے کی ضد کرے گا اب وہ خود روئے گا نہیں کیونکہ اس کو پت ہے کہ میرے رونے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے کہ فائدہ ہی نہیں ہے رونے کا کہ یہ دے بھی نہیں رہے صرف
بالکل بالکل بھائی جان
اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی جو ہیبٹ ہے وہ اچھی رہتی ہے کہ آئی پروابلم بھی نہیں ہوتی اور جو آپ نے دیکھا ے جو باہر کے لوگ ہیں جو شہر کے لوگ ہیں وہ زیادہ آئز پروابلم کیوں ہوتی کیونک ان کو موبائل زیادہ ہوتا کیونکہ گاؤں کے لوگ جو ہے جی جی جی اور جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ آج کل موبائل نہیں ہوتے ہیں کسی کسی کے ب آج کل تو گاؤں میں بھی آ گئے ہی پروابلم تو گؤ دھیرے دھیرے گاؤں میں بالکل
نہ گاؤں میں بھی آ گئے ہیں موبائل فون اسمارٹ فون آ گئے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت نقصان ہو رہے ہیں
بالکل بالکل بھائی جہ اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے لیکن اگر آپ اچھی مطلب آپ کو پھر جی جی بھائی ج جیسے آپ کرو گے ویسے ہی لیکن اس
ہاں اس کا صحیح استعمال ا کرو گے تو یا آپ کو فائدہ دے گا اگر غلط استعمال کرو گے تو یا کو
جی جی جی بھائی جان اس کا استعمال آپ کو اچھا سکھانے کے لیے آپ کی جو ماں باپ ہے وہ سکھائیں گے بھائی جان کیونکہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ سیکھو گے آپ بڑے ہوگے وہی کرو گے بھائی جان
بالکل بھائی جان بالکل
ٹھیک ہے بھائیا ماشاء اللہ میرے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا خدا
بہت خدا حافظ بھائی جان خدا حافظ خدا کہ رکھے